او
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ا تو ہو جناب آپ ٹھیک اچھے سے
الحمد للہ گر میں سبٹھیک بھائی ٹھیک
الحمد للہ الحمد للہ آپ بتائیں آپ سب ٹھیک کر پے الحمد اللہ گرمی بہت تیز ہے
گرمی بہت تیز ہے باہر ہی نہیں نکلنا پڑتا ہے کیا کرے بجلی پی کےئی شٹ ڈاؤن ہے نا آج آ چڈوں اب پانچ بجے آئے گی لگتا ہے
ہاں مجھے بھی لگتا ہے
آئیکی آئی کیا کرے ارے بہت حال خراب ہوتا ہے پسیین آ رہا ہے
وہ کیا پسینہ تو آئے گا پانی پیو زیادہ پانی پیو اس وقت
لگ بھگ چھتیس کا تاپمان ہے چھتیس ڈگری
بالکل بالکل بہت گرمی ہے دھوپ ایسی ہے کہ کہ باہر نکلا نہیں جا رہا اور اگر نکلتے ہیں تو کپڑے سیدھے پسینے پسی
کسی نہ ہو جاتا کیا ہے کر مزدور کیا اس وقت کرتا ہوگا جو مزدوری
سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے اس موسم کو کیا حال ہو گیا ہم شہری سری نگر یا کشمیر کی بات کریں تو یہاں کا موسم پینتیس ڈگری سے زیادہ جاتا ہی نہیں
جاتا ہی نہیں تھا اس بار گیا کیونکہ اس بار ہر جگہ گرمی ہو گئی بہت
ہاں بات آپ نے دیکھا جرمنی اٹلی جیسے
لوگ دن میں مرتے ہیں
پگل گئی ہے
سڑکیں پگل گئے اور وہاں کے لوگ اتنے چالیس ڈگری ٹیمپریچر سے چالیس ڈگری ٹیمپریچر سے وہ مر جاتے ہیں وہ لوگ
ہاں ان کا وہ بھی ہے نا وہ اوپر کی طرح وہ تھوڑا ٹراپک آف ٹاپک جو ہے اکویٹر سے ہے وہ تھوڑے ا رہتے ہیں ٹیمپری ریجن میں لیتے ہیں لیکن اگر وہاں ٹیمپریچر جو ہے وہ ٹراپک جیسا ہو جائے تو وہ کہاں برداشت کریں گے ہم نے بایولوجی میں ایک چیز پڑی ہوتی ہے ایلنزرول ایلنزرول کہتا ہے کہ جو ٹیمپل پریٹ اور کولڈر ریجنس میں لوگ رہتے ہیں ان کے جو ایکسٹرمٹیز ہوتے یعنی ہاتھ پاؤ کان ہوتے وہ چھوٹے ہوتے ہیں کیوں ہوتے تب تاکہ باڈی میں جو گرمی ہے وہ جذب کر سکے ان کی باڈی سے گرمی نکلتی نہیں ہے اتنی جلدی لیکن جب باہر سے ہی گرمی ہے تو وہ تو زیادہ ہی گرم ہو جائیں گے
ہاں ہاں یہ بات صحیح ہے ان میں اور عادت بھی مت ہوتا ہے ان کو
کہاں وہی میں بول رہا ہوں نا ہماری ہمارا جو جسم ہے وہ ڈفرینٹ بنا ہے اس گرمی کے لیے آپ دیکھیے اگر ہم اگر ہم افریقہ میں جائیں گے یا ہم اس جگہ جائیں گے ساؤت انڈیا میں جائیں گے تو ہمیں بہت گرمی لگی کیونکہ وہاں گرمی ہے ابھی لیکن ہم یہ سردی جو ہے نا یہ والی سردی یہ والی سردی ہم برداشت کر رہے تھے آپ دیکھیے جب برف پڑتی ہے ہم ایک بنان لے کے باہر نکلتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہمارا جو ری طریقہ ہے رہنے کا یہ جو ہمارا موسم یہ پہلے سے ایسا تھا لیکن بالکل اب تو ویسا ہوگا ہی نہیں
ہچ اب موسم چینج ہو رہا ہے اب دیکھیے سردی میں سردی میں سردی
وہ تو چار چار کوٹ لگاتے ہیں
اس سال سردی میں گرمی تھی اتنی
ارے فروری میں تو دھوب تھی اور پھر مارچ میں برخ ہو گئی
ٹھنڈ ہو گئی پرسوں تک ٹھنڈ تھی اب اتنا ٹ انا ٹیمپریچر ہائی ہوگا کہ باہر نکلنا مشکل ہوگا اچھا
ہ یہ چالیس دن جو ہے آپ مان لیے جولائی تیس تک بالکل ایسا ہی ٹمپریچر رہے گا ہیومیڈیٹی بڑھتی جاتی ہے ہیمیڈیٹی بڑھ جاتی ہے آپ دیکھیے اس وقت انڈے بھی نہیں کھانے چاہیے انڈے بھی خراب نکلتے ہیں آپ کو پانی پینا چاہیے او ایر ایس پینا چاہیے کبھی آپ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوکتی ہاں اس آٹھ لیٹر نہیں بھائی چار لیٹر سے تین لیٹر اس وق کافی ہے ہم لوگوں کے لیے ہم اتنی اتنی زیادہ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پوری اپنی کڈنیوں کو بہت کام کروائے اور کیا ہمیں کرنا چاہیے اس وقت ہمیں ٹھنڈا پ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پ
پانی پینا چاہیے ہاں ہاں اور نہانا وہانا ہے گھومنا ہے اس وقت شام کوئی م باہر نہیں نکلنا ہے اس وقت پانچ بجے کے بعد ا چھا تال اور سنسکرین لگا کے نکلنا ہے کیونکہ چہرہ اسکن خراب ہوتی ہے خراب ہوتی تپ مان سے ای سا تپ رہے گا
اور آپ دیکھیے کہ اس ورقت کتنی ہے یہ ا ڈاکٹر لوگوں نے ہدایات ذرائع کی ہوتی ہے کہ ایسا ایسا کییے
باہر کوئی چل ہی نہیں رہا ہےب ت سورج کی وجہ سے سورج اتنا گرم ہے
ہاں بالکل بالکل اب تو یہ رہے گا اس وقت جو اگر بارش بھی گرتی ہے نا صبح تو وہ دن بھر بھاؤ بن جاتی ہے اور پورے دن بھر لگتا ہے ہوا میں جیسے دم جیسا ہو گیا ہے
ج
ہ ہے نا گٹن جیسی محسوس ہوتی ہے گٹن جیسی محسوس ہوتی ہے
تھکان ہوتی اس سے کوئی کام کرنے
ارے ا آپ نے دیکھا ہے اس وقت سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے لوگوں میں بے حکتی آ جاتی
بی آتی ہاں تقتیین کتی نین نین چرتی اور اور پھر نیند آتی اور پھر وہ نیند نہیں کر پاتا اس گرمی کی وجہ سے
ہ
رات میں بھی نیند ہوتی ہے لیکن گرمی کی وجہ سے وہ
ہوں ہوں ہوں بالکل بالکل صحی فرما رہے ہیں ہاں ابھی ایک منٹ ن ایک منٹ آپ ایسے رہیے ابھی اس کو چار پانچ دے دو سٹی نا ہم نے پاور ہی مت ہے اب ہم نے گیس پہ چلایا ہے پریشر کوکر تو یہ بورٹ رہا ہے ہم نے کھوپڑی کا گوشت لایا تھا ہاں ہاں ان نے کل تیار کر کے دی تھی تو اب ہم نے اس کو سٹیم اس کو تھوڑی سٹیم دینی ہوتی ہے نا ہم نے پیاز کے ساتھ اس کا تڑکا وڑکا دیا اچھا بنایا میں نے تکھا تھا اب تو گیس بھی پکانا پڑا ورنہ تو ہم انڈک
گیس پہ ا کرنا انڈکشن اب ہاں وہ ہیٹرس ہے کیونکہ یہاں پہ اب میٹرس لگا ہے سب کچھ
اسمارٹ میٹر بھی چلو ایک چیز سے اس سے اچھی ہوئی بجلی بچ گئی پر آپ بجلی ہی نہیں رکھتے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے پانی اس وق تو پانی کی قلت ہے آپ دیکھیے نلکوں سے پانی ہی نہیں آ رہا ہے
ہاں موٹر کے بغیر اب کہاں پانی چڑتا ہے اتنی غلت ہے پانی کی
لگت کے بع بھی ہمیں یہاں سے پانی نہیں آتا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ہاں
یہ بات ہے ا دعا کیوں نہیں چاہ یار کیا
بس دعا دعا دعا
اب نکلتے باہر گھومنے وومنے لیکن نکل نہیں سکتے دپ
میرا یہ ارادہ تھا کہ میں میں یہی مغل گارڈن کسی مغل گارڈن ہرون میں جاؤں ہ بٹ مجھے اتنی گرمی لگ رہی ہے میرا من ہی نہیں کر رہا ہے میں بول رہا ہوں وہاں پہ بھی
پانچ بجے کے بعد جانا ہے پھر مزہ آئے گا وہاں
سائٹ سے آپ کو پت
ہاں زیادہ اچھا ہے پانی ہے وہاں پہ نہانے جاتے لوگ وہاں پہ سوئمنگ کرنے ویسا کچھ نہیں اور چگری پیزا براس سے
اور وہ تو ہے ہی کشمیر میں ایک ایک سینچری آپ کو ملے گی جہاں جاؤ وہاں خوبصورتی بر پالوشن آلودگی پلاسٹک کوڑا کرچا ہر جگہ پھیلا ہوا ہے یہ ہم لوگوں کی ہی لابھ پرواہ ہے
ج
اور اس وقت ن شادیوں کا موسم بھی چل رہا ہے آپ نے دیکھا کہ چکن کے ریٹ کتنے بڑھ گئے گوشت کے ریٹ بڑھ گئے
ڑا ہے لیکن ریٹ ہائی ہے شاید گوشت کے بھی
میں نے سنا آٹھ سو تک ہو جائے گا آٹھ سو تو ہو ہی جائے گا
لہسن کی ریٹ بڑھ گئی ہر کسی چیز کی
اچھا خاصہ نکلا کشمیر سے بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ریٹ کیوں بڑھ گئی اس
ریڑ بڑھ گئی اس کی ہو جائے کیونکہ شاید ہی وہ میں کرتی ہے نا یوز یوز کیا جاتا ہے کشمیر کی شادیوں میں زیادہ وہی کیونکہ اس سے مزہ آتا ہے پکوانوں میں
وہ نا وہ چھوٹی پیاز کی
پیاز کی کلی ہوئی تھی ہاں وہ اس کی بھی ریٹ بڑھ گئی ہے کی ریٹ بڑتی ہے اس سیزن میں
آپ نے دیکھا ایک ایک چکن کلو کا ریٹ ایک سو نبے
پ رپ
ہاں
شادی کے موسم میں ہوتا ہے یہاں پہ زیادہ ہی ریٹ
ارے اس وقت تو شادی کا موسم مجھے سمجھ نہیں آتا کیسے وہ سالن خراب نہ ہو جائے اس میں فاضا پھر دن ب دن اس کو بس ابال بھی ابال رہا ہوتا ہے اس کو اس کو گاڑا کرتا ہے کہ اس میں ایک بوند رس بھی نہیں رہتی ہے
ہاں
ا ن ہ کیا بتائے آپ میں بھی بس بیٹھا ہی ہوں
میں بھی بیٹھا ہی ہوں ا بھی اس وقت دکان پہ کوئی ک کسٹمر بھی نہیں آتا گرمی میں سب
ارے اس سے دوپہر کو تو زیادہ کم ہوگا مجھے لگتا ہے ایک تو صبح تھوڑا سا ٹھیک کام ہوتا ہے اور شام کو بالکل ہ
ا اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے
اور اور آپ کی بہنی ٹھیک ہے آپ کے بھائی بہنی ٹھیک ہے آپ آپ کی امی جان آپ کی ابو جان
سب ٹھیک ہے آپ آ یونیورسٹی نہیں گئے
آج آج سنیچروار ہے نا ہم کو جمعہ تک کی کلاسز ہوتی ہے سنیچروار ویکینڈ کی چھٹی ہوتی ہے ہاں ہاں ہم کو ویک کہ ہمیں آج وہ پکنک گئے ہیں میں گیا نہیں مجھے اگلی اگلی شنیچروار جا رہا ہے بس
اچھا اچھا اچھا اچھا
ہمیں بس کے سات ب سپیر کی گلی جانا ہے وہ لیکن ہمیں اس میں کوئی کوسٹ واسٹ برنا نہیں ہوتا ہے سارا کھانا پینا کھانا پینا سب کچھ انہیں کا ہوتا ہے یونیورسٹی نہیں ہمیں بس مینجمنٹ کے مد سے ہاں بالکل بالکل
وہ کتنی ایئرس کا پروگرام ہے تین اس کے بعد ماسٹرس
ہاں اس کے بعد پی ایچ ڈی
پی ایچ ڈی ا بہت لمبا پروس
ہاں پی ایچ ڈی ایک سال کی بھی ہوتی ہے دو سال کی بھی ہوتی ہے پر آپ کو میں بتا ہوں نہا اگر آپ نے اس فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں آپ کو ٹاپ کرنا ہے میں آپ کو کنفرم بول دوں گا کہ آپ کو نوکری مل جائے گی کیونکہ میری کازن بھی جو تھی اس نے بھی ایگرییکلچر میں گولڈ میڈلسٹ تھی وہ پھر ان نے ایم ایس سی کیا دو سال اور اس کے بعد ایک سال کا پی ایچ ڈی کیا اور اس کے بعد ایک سال کے پی ایچ ڈی میں ان کو فیلو شپ بھی ملتی ہے پیسا بھی ملتا ہے
ایسا بھی ملتا
پھر کیا ہو گیا کہ اللہ تعالا کی کارنامے ہو گئی ان کو نوکری ملنے لگ گئی پہل کہاں پنجاب ایگرییکلچر یونیورسٹی میں
نہیں
تو وہاں ان کو ایک لاکھ پچہتر ہزار محس مہینہ مہینہ یہ تھی اور وہ مزے کی زندگی گزار رہی تھی پھر وہ لڑکی تھی تو پھر ان کو یہاں جدھر انہوں پڑھائی کی نا اسی شیر کشمیر ایگریکلچر ینیورسٹی میں اسکسٹ میں تو ہی سے ان نے پڑھائی کی تھی تو وہاں پوسٹ نکل اینڈ ان کو وہاں انٹرویو کے لیے بلایا ان کو کے پاس ایکسپیرئنس بھی تھا تین سال کا
ہاں
گولڈ میڈلسٹ بھی تھی اور سب سے بڑی بات وہ وہی کی اسٹوڈنٹ تھی وہی کی طالب علم تھی تو ان کو پھر نوک نوکری مل گئی وہی پر اب وہ یہی جاتی ہے اسسٹ ہی
ٹھیک ٹیک
مجھے نہیں پتا ابھی ان کو وہاں کتنی تنخواہ ہے
تنخواہ ہوگی ٹھیک ہی زیادہ ہی ہوگی کیونکہ پروفیسر ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ٹ رہے تھ
ہاں ان کو تو ڈاکٹر نام پہ لگتا ہے میں بول رہا ہوں انہیں محنت کی ان نے محنت کی جس بھی فیلڈ میں آپ جاؤ وہاں محنت کرنی ہے پاس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیے بگ سب کی ہوتی ہے وہاں پر جس کی بگ آ گئی وہ کہاں پھر مطلب میں بولوں گا جو گولڈ میڈلسٹ ہوتا ہر سمسٹر میں ہر سیکشن میں یا ہر سال میں اس کو کوئی نہ کوئی فیوچر تو ہے اور آپ دیکھیے اس کے بعد بھی ہمارے پاس یو پی ایس س
جو
ہوتا ہے کے ایس کا آپشن ہوتا ہے بہت آپشن ہوتا ہے ہماری جنرل کیٹگری میں تو تو سال پینتیس سال کا کوئی اٹمٹ لمٹ نہیں ہے ایج لمٹ لگتی ہے
ہاں ای دن تک